ہیلو
وعلیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا س گ جنا
ہاں سوب کے س جنا بس آرام فرمار ج ہے
ب
اور آپ سو نو جناب
مارے بڑیا نا
کھانا وانا کھا لیا
چ
بنا ہے آ
نا چکن ہواالیا
کیا بات ہے جناب موج ہو رہی ہے آپ کے تو ہاں صحی ہے جناب کھاؤ کھاؤ مست رہو آج تو ہے جناب کچی نہیں بنائے پہلے کی روٹی پڑی ہوئی تھی اسی کو کھائے ہیں
ارے جنا پر روٹی روٹی بنا لییا گو یار
جناب بنانے کے تو اچھا نہیں تھی آج تو اس لیے بنایا بھی نہیں ابھی بسکٹ وسکٹ لا رکھا ہوں اسی کو کھا لوں گا
کیا یار جناب آپ کھانا وانا ٹائم پ ہے گو یار جنا ار
جناب آج کے سو گیا تھا میں پاچ پانچ بجے س گیا تھا تو آٹھ بجے اٹھتا تھا
کیا ی اارجنا بھابھی ہے
اس وجہ سے پھر من نہیں تھا
کیا جناب
اور پھر ہماریے محبوبہ بھی آئی
ہاں
محبوبہ بھی آئی ہوئی کیا ب
اچھا جناب
ہاں ج
ہ جناب آج تو کیا بات ہے پھر مجے بے ہ ہاں ہ
مجزے تو کچھ نہیں لے رہا بس تو وہ تو تھوڑا بہت باہر جا کے باہر جا کے آئے تھے تین بجے گئے تھے چار بجے آ گئے باہر جا کے
اچھا اچھا کون سی جگ ہے
یہ ہمارے یہاں پہ کنسپٹ ہے آ رہا وہ کوچنگ ہے نا کنسپٹ وال
سے کارن نہیں
ہاں
اچھا اچچھا
پارسل کیفے میں گئے تھے ج نا آپ جو کولڈ ڈن کولڈ ڈرنک کے کھ کو بھی پی کے آئے
اچھا اب اچھا
ہاں جناب کیا ہی کرے دیر رکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے ن جو نا
جناب ادھر کوئی گارڈن کیا کنسپٹنے کے پاس میں کوئی
گارڈن تو نہیں ہے
ہمد ہی گ
ہوگا تو صحی گارڈن تو نہیں ہے جناب ا دھر مطب کچھ بنا ہوا
گاڑا نہیں وہ مطلب نہیں وہ آڈیٹوریم مطلب ہومسن ہونے کا کوئی
اب وہ تو پت نہیں ہےنا آڈیٹوریم تو آج کل کہیں پہ بھی ملے جاتے ہیں
ہاں
ہوگا ابھی تو شاید کوچنگ وغیرہ کا ہوگا رہنے کائی
ہاں
اور سنا جناب
میں سوال یہی تھا تو کیا مجھے سنایا تھا
کیا کوچنگ ووچنگ نہیں گئی کیا جناب
نہیں نہیں جناب آج کی چھٹی تھی
چھٹی لی کیا
ہاں
کیس ہے ج
ہاں
کس کی چھٹی تھی آج
ہاں ت ن مہانا پرتاپ جیتی
اچھا
ہوں
کوچنگوں کی تو رہتی نہیں ہے چھٹی جناب
ایک ت جم آوج
کالج کی رہتی ہے کوچنگ ہو کے تو نہیں رہتی
ہاں کچن کی چھٹی ہماری آج
کوچنگ کی نہیں تھی کوچنگ کوچنگ و میں پتہ نہیں کی نہیں دیتے
ا دے دیں گ جناب اور کیا
جناب چھوٹ کے ہم نے تو کھ ہی نہیں
اتنا اب آج پت نہیں ج ہو رہ ج ن
کیا ہوا ہیں تبھیتبھی تو کہہ رہی ہے ت
جی
ج طبیعت وبیعت تو کہہ رہیت میں
تین چار بار موسم ہے موسم بار بار لگ رہی ہے
بہت سر ہو گئے ہیں کیا
ہاں
کچھ نہیں جناب
ارے جناب وہوم وہوم پریس وال نہیں وہسروم
اچھا واس روم گئی تھی کیا طبیعت وبیعت تو ٹھیک ہے نا
ات
کیا پیلی ہے نا اچھا اچ چا آج یہگا میں تو سوچا کہ کچھ اور پی لیا دیکھے آپ تو جلے
نہیں نہیں ن گرا سوق نہیں ہے ہمارے
بائی ٹوولے تو اسی کو پینے کے بعد لگتی ہے پیاز اور ٹلیٹ
نہیں بسی بات نہیں
سسٹم خراب ہو گیا ہے دکھتے ہےتنا لوگ
ہو جائے گا
جناب یہ جو کال کیے ہیں نا آپ نے
ہاں
تو یہ کول مری سبا نا پینڈنگ میں بتا رہے ہیں
ہودرا ہگ جا
نہیں مطلب میں نے آپ کو پہلے جتنے بھی کال کیے ہیں نا وہ بھی پڈ ڈگ میں بتا رہے ہیں
ہو جائے گی کہ ن ہو جائے گی
مطلب وہ ابھی تک تو پینڈنگ میں ہے ابھی تک اس میں جڑے نہیں ہے نا پیمنٹ میں
ہاں جٹ جائے گی پینٹ ابھی اس کی ریگارڈنگ بات نہیں کر سکتے اس سے
میں آپ کو بھی بر اسکرین شاٹ د دوں گا پھر دیکھنا ہ
کوئی دقت نہیں ہے ملب
ہ جناب وہی تو ہے
ہ
اسکرین شاٹ بھی نہیں بھیج سکتا ابھی تک
ارے جناب رک جاؤ جناب رک جاؤ آپ آپ تو آپ تو سناؤ آپ کے بارے بارے میں آپ کی کیا خیریت ہے آپ کے ہلال چل کیا ہے آپ کے پوجن
جنا بہ مار بڑھیا ہے
اچھا جنا
کس کس کو سمال آ جنا
آپ کی کالا والا سب کچھ بڑھیا ہے نا
سب کے ریت میں
آپ کا بڑا بھائی جان
ہاں سب بڑھیا ہے وہ گئے ہوئے تھے کل گئے تھے گھومنے آج واپس آ گئے
ہاں گم نے گئےت وہ
گئے ہوئے تھ بھیل وڑا
کون
بھیل وڑا گئے تھے بھیل وڑا
ملوڑا گھومنے کے کیا چلےا آاں کچھ ہی دے گا ب
گھومنے نہیں مطلب ایسے کام وام کرنے گئے تھے تو پھر پتہ نہیں واپس آ گئے کل گئے تھے آج واپس آ گ
اچھا ج نب
اس کو گھومنے بولتے ہیں جناب
ج رام
پتا نہیں کہاں کہاں پ انجوائے کر کے یہاں آئے تھ ہو بکل
اچھا اچھا جاں پڑے یار گاں
جچ جناب جناب جناب آ جاؤ یار جناب کبھی تو آپ
ہوں
آ جاؤ یار جناب کل آ جاؤ
پلا جے گا نا
دیکٹ لو جنا ہو یار آپ آ کا یہ آپ کے حساب سے نہیں ابھی تو کیا ہے میرے پاس بھی مطلب اتنی تو ویوستھا تو مطلب پیسے ویسے تو نہیں ہے جو بھائی جوتے ہوتے لیےئے ابھی
ہ
ابھی پیسے ویسے تو ہے نہیں اتنے کہ جوتے لا سکے
کن کے پاس
میرے پاس تو
آگین تو بسے آس تھا ن ابھی رات وگے
بہت تو ڈیڑھ سو روپئے آئے ہیں
اوکے س
توے کیے ہو گ ا ملا
ہاں
اور ابھی تو پھر آپ کو پتہ ہے یار جنا آج بھی میں کسی کے راستے میں آ گیا تھا بھائی تو اس سے پیسے لے لیا تیاری یہ بات ہے ہاں جناب
کون ب لگے میں
مطلب میرا چاچا کا لڑکا مل گیا تھ بلا
اچھا جنا
تو پھر اس سے پیسے لے کے آیا ہگی ج کیسے دے دے بھائی لیا تھا ہزار روپئے
ا
وہ کہے ار جناب دیکھو ابھی آئی ہوئی ہے ابھی یہاں پہ محبوبا تو پھر اگر دو تین دن رکے گی تو پھر پیسے تو چاہیے نا کہیں پہ بھی گھومنے کا پلان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس لیے اور پھر میرے کو تو وہاں پہ بھی جانا ہے اتنا ہوں وہاں بھی تو جانا ہے جنا پھر وہاں کے لیے بھی تو چاہیے ہزار روپے
چے چے نا چے
پ کا تو آپ کا کابل پروگرام چوبیس کو
ستائیس پ
ستائیس کو ہے
آپ تو رہو گے نہیں
ذرا ہم تو جا ہی رہے ہیں ابھی جسٹ بیس تاریخ کو
ا
ہم تو جائی رہے ہیں اتنا کیائی کھڑے جنا نہیں رک سکتے یار پڑھائی وڑھائی کا لور س ہو رہے ج
جائیے ج نپ جائیے ٹھیک ہے جناپ خدلہ حافظ
خد
لگا ہوں بس کوالے کو
ٹھیک